السلام علیکم کیسے ہو تم بہت دنوں سے تم سے بات نہیں ہوئی تو سوچا آج ضرور فون کرو اور تمہارا حال احوال جانو سب خیریت ہے نا وہاں
وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو تمہاری آواز سن کر بہت خوش ہوئی ہاں واقعی تھوڑا وقت گزر گیا ہے ہماری گفت تو گو تم بتاؤ تم کیسی ہو اور ا گھر اس میں سب کیسے ہیں
اللہ کا شکر ہے یہاں سب بالکل خیر و آفیت سے ہے آج اچانک میرے ذہن میں اہم موزو آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمہارے ساتھ اس پر تھوڑی گفت تو وہ کی جائے تم جانتی ہو نا کہ ہمارے آس پاس کی دنیا کتنی
کتنی تیزی سے بدل گئی ہے بالکل دنیا تو تیزی سے بدل رہی ہے مگر تم کس خصوصی موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں مجھے ایسی گہری تو وہ میں ہمیشہ دلچسپی رہتی ہے چلو جلدی سے بتاؤ کہ آج تمہارا ذہن کی کس طرف ہے
دراصل میں آج کل کے دور میں ایمانداری کے سلسلے میں سوچ رہی تھی مجھے لگتا تا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایمانداری کا معیار بدلتا جا رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کی چھوٹی موٹی جھوٹ یا ہیرا فریے کو بری بات نہیں ہے تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے
تمہ نے بالکل صحیح اور نہایت اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے ایمانداری تو ہماری انسانیت اور ہمارے دین کی بنیاد ہے لیکن افسوس کی بات کہ آج کے دور میں لوگ فوری فائدے کے لیے عظیم سبق کو بھولتے جا رہے ہیں جو کہ نہایت افسوسناک ہے
ہاں تم نے بالکل درص تک کہا کل ہی کی بات ہے میں بازار گئی تھی اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک دکاندار ایک بولے والے شخص کو خراب مال زیادہ قیمت پر بیچ رہا تھا مجھے اس وقت اتنا افسوس ہوا کہ انسان تھوڑے سے پیسے کے لیے اپنی آنکھ آخرت کیوں خراب کرتے ہیں
یہ واقعی دل دکھانے والی بات ہے دکانداری میں تو ایمانداری کی اہمیت وہ بھی بڑھ جاتی ہے ہمارے معاشرے میں جب تک تاجر اور دکان دکاندار ایماندار نہیں ہوں گے تب تک برکت کیسے آئے گی لوگ بھول جاتے ہیں کہ حرام کی کمائی میں کبھی سکون نہیں ہوتا ہے
تم نے بالکل سچ کہا برکت تو صرف اور صرف حلال اور ایمانداروں کی کمائی میں ہی ہوتی تی ہے چاہے وہ کمائی کم ہی کیوں نہ ہو اس میں جو سکون ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی خزانے میں نہیں مل سکتا لوگ پتا نہیں کیوں اس بات کو سمجھنے سے قاثر ہے
درصل بات یہ ہے کہ آج کل کے لوگ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانا چاہتے اس جلد بازی میں اور لالچ نے ان کو کے دلوں سے خوف خدا ختم کر دیا ہے جب انسان کے اندر خوفا خدا نکل جاتا ہے تو وہ ایمانداری کا راستہ چھوڑ دیتا ہے
بالکل صحیح بات ہے لالچ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے لیکن لیکن سوچو اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایمانداری کو اپنا لے تو ہماری زندگی کتنی آسان اور پرسکون ہو جائے ہمیں کسی کے ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف ہمارے دل میں رہے گا
ہاں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمانداری صرف مال و دولت تک محدود نہیں ہوتی ہماری گفتگو ہمارے وعدے اور ہمارے تعلقات میں بھی ایمانداری ہونی چاہیے اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنا بھی ایمانداری کا حصہ ہے
تم نے ایک نیا اور نہایت خوبصورت پہلو اجا اجاگر کیا ہے ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے کے معاملے میں دیانت داری کی ایمانداری ہے مگر تمہارے الفاظ نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وعدہ خلافی بھی اصل میں بدیانتیی کی ہی ایک شکل ہے
شکریہ لیکن یے حقیقت ہے اگر ہم کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں یا کسی سے کوئی ایسا وعدہ کرتے ہیں جو ہم پورا نہیں کر سکتے تو ہم اس کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہیں توم
تم نے بالکل بجائے فرمایا مجھے اپنے والد صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے کی انسان کی پہچان اس کے لباس یا اس کی دولت سے نہیں بلکہ اس کے قول اور فیل کل کی سچائی
سے ہوتی ہے اگر میں تزاد ہو تو ایمانداری ختم ہو جاتی ہے تمہارے والد صاحب نے بالکل سنہری بات کہی تھی قول اور فیل کا ایک ہونا ہی تو اصل مرد مومن کی نشان جانی ہے مگر آج کل تم دیکھتے ہم دیکھتے ہیں کی لوگ کچھ کہتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں اس تضاد نے ہمارے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے
ہاں اور اس کھوکھلے پن کا اثر ہماری نئی نسل پر بھی پڑھ رہا ہے بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے ہوئے دیکھتے ہیں اگر ہم خود ان کے سامنے جھوٹ بولیں گے یا بدیانتی کریں گے تو ہم ان سے ایمانداری کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں
یے تم نے نہایت فکر انگیز بات کہی بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے اگر گھر کا ماحول ایمانداری پر مبنی ہوگا تو بچہ کبھی غلط راستہ اختیار نہیں کرے گا ہمیں اپنے اعمالن سے انہیں سکھانا ہوگا کہ سچائی ہی سب سے بہترین راستہ ہے
بالکل تربیت ہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک مضبوط معاشرہ کھڑا ہوت تا ہے لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کی اس دور میں جہاں ہر طرف نا انصافی اور بدعنوانی کا دور دورہ ہے وہاں ایک ایماندار شخص کا کامیاب ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کی ایماندار انسان پیچھے رہ جاتے ہیں
عام غلط فہمی ہے ہو سکتا ہے کی شروع میں ایماندار شخص کو تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے یا اس کی ترقی کی رفتار دھیمی ہو لیکن آخر کار کامیابی اور عزت صرف اسی کو ملتی ہے جو سچائی کے راستے پر چل تا ہے بد دیانتی کی کامیابی عارضی ہوتی ہے تمہاری اس بات نے میرے دل کو بڑا سکون پہنچایا ہے واقعی عارضی کامیابی سے بہتر ہے کی انسان مستقل عزت اور سکون پائے جو لوگ چالاکی سے آگے بڑھتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ برا
تا ہے اور انہیں آخرت میں شرم شرمندگ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا
بالکل صحیح کہا تم نے آخرت کی شرمندگی تو سب سے بڑی ناکامی ہے اور پھر یے بھی تو سوچو کی ایک ایماندار شخص جب رات کو سوتا ہے تو اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی جھوٹ پکڑا جائے گا یا اس کا کوئی راز کھل جائے گا
ضمیر کا سکون یہ وہ دولت ہے جن دنیا کا ام امیر ترین شخص بھی پیسے سے نہیں خرید سکتا جب ضمیر مطمئن ہو تو انسان ہر مشکل کا مقابلہ ہنسی خوشی کر سکتا ہے مگر جب ضمیر ہی مر جائے تو پھر انسان زندہ لاش بن جاتا ہے
تم نے نہایت گہری اور سچی بات کہی ہے ضمیر کی موت ہی اصل میں انسانیت کی موت ہے اگر انسان کا ضمیر سو جاتا ہے تو اس کا اس کو ہر برا کام اچھا لگنے لگتا ہے وہ بدیانتی کو اپنی ہوش یاری اور چالاکی سمجھنے لگتا ہے جو کی سب سے بڑا دھوکا ہے
ہاں اکثر لوگ بدیانتی کو اپنی عقلمندی کا نام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھو کیسے سامنے والے کو بےوقوف بنا دیا ہے انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ سامنے والے کو نہیں بلکہ خود اپنی عقیدت کو تباہ کر ہے اور خود کو دھوکا دے رہے ہیں
سچ ہے وہ خدا کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے چاہے ہم دنیا سے کتنا ہی چھپا لے ہمارے خالق ہمارے ہر حرکت اور ہر کام اور ہر سونچ سے واقف ہے اور اگر یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ آ ان اوپر والا ہمیں دیکھ رہا ہے تو کوئی انسان کبھی خیال کرنے کی کی ہمت نہ کرے
خیانت یہ لفظ ہی کتنا بھاری ہے امانت میں خیانت کرنا تو ہمارے دین میں منافق کی نشانی بتایا گیا ہے چاہے وہ کسی کی دولت ہو کسی کی بات ہو یا کسی کا راز ہو اگر کسی نے
کیسی نے ہم پر بھروسہ کیا ہے تو اس
بھروسے کا قا قائم رکھنا ہمارا فرض ہے
تم نے بالکل درست فرمایا کسی کا بھروسہ توڑنا سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ دولت اگر کھو جائے تو دوبارہ کمائی جا س سکتی ہے لیکن اگر ایک بار کسی کا بھروسہ اور اعتماد ٹوٹ جائے تو تو وہ زندگی بھر دوبارہ بحال نہیں ہوتا تعلقات کی بنیاد بھروسے پر ہی تو ہوتی ہے
ہاں اور جب تعلقات میں سے بھروسہ ختم ہو جائے تو رش صرف نام کے رہ جاتے ہیں ان میں تو مٹھاس اور اپنایت نہیں رہ تی آج کل جو پریواروں میں دوریاں آ رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص اور ایماندار نہیں ہیں
میں تمہاری اس بات سے متف متفق ہوں رشتوں میں ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم مخلص ہوں ہم جو اندر سے ہوں وہی باہر سے بھی نظر آئے منافقت اور دکھاوا رشتوں کی دیمک کی کا آ طرح چاٹ جاتا ہے اور آخرکار سب کچھ تباہ کر دیتا ہے
لیکن ہم اس سلسلے میں خود کیا کردار ادا کر سکتے ہیں معاشرے کو بدلنا تو کسی ایک کی بس میں نہیں ہے لیکن ہر اپنے طور پر ایسا کیا کریں گے کہ ہمارے آس پاس ایمانداری کو فورغ ملے اور لوگ سچائی کی طرف مائل ہوں
مجھے لگتا ہے آج ہم اتنی ہی بات کریں گے اللہ حافظ
اللہ حافظ